السلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے بالکل بالکل بالکل میں بھی ٹھیک ہ آپ تی آپ ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا بس چل رہا ہے آپ بتائیے آپ
ہے گلا خراب ہے کانسی ہے زکام ہے
پیزرا موم بھی تھوڑا عجیب سا ہے ابھی بارش ہو رہی ہے ابھی دھوپ دراحام جی کیا
گاؤں سائڈ سے اولے بھرسنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا
بالکل بالکل ان کی باغیں ان کی فصلیں بہت خراب ہو گئی ہے بالکل ان کی اتنی محنت ضائع ہو رہی ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں انسان کو
اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے بارش پر اس وقت ان کی
یہ ان لوگوں کے لیے سانیہ
عمین آ امین امین اور پتہ ہے آپ کی امی جانا آپ کے م کے اپنے مائ کے گئی ہے وہ خیریت سے واپس آپ د گ پہنچ
نہیں پت نہیں وہ پہنچی ہے ہاں وہ تو وہاں تو پہنچی ہے اب یہاں کب آئیں گی وہ نہیں پتا
چلے اچھی بات ہے پھر پھر آپ نے آج گھر پورا سنبھالا ہو
جی جی جی سنبھال لیا کوشش ت سنبھنے کی بس تھا س زیادہ سنبھنے لگ گئی ت تو میری گردن جواب دے گی
ہ ہ ہ آپ تو اتنی چھوٹی ہے آپ کو گردن کا درد بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا کالر لگا گاؤں یہ کمزوری کی نشانی ہے آپ کو سچ کہا تھا آپ کاتی ہی نہیں ہے کچھ
کوشش کہتی ہوں سب کچھ کھانے کے لیکن مجھ سے کھایا ہی نہیں جاتا ہے
تو منرلس
جی جی جی میں کوشش کر تی ہوں کہ میں کھاؤں لیکن اب
پروٹین ہو وہ آپ کو کھانا چاہیے میرے حساب سے آپ کو گوشت انڈا انڈا تو آپ کو دو دو کھانے چاہیے پر لاگ ہی نہیں رہا آپ کھاتی ہو آپ کو اندرو آپ کو جیسے اندر کے پیٹ میں چور ہے
نہیں وہ تو آپ کے بھائی کا ہنر ہے اس کو انا اسی کو انا اسی کو آنا کو ہنر ہے اندر سے
نہیں مجھے لگتا ہے آپ کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بلیک ہول بن گیا ہے
نہیں بلیک ہول تو ت بن جب میں بہت کھاتی اور دکھتا ہی نہیں لیکن میں بہت نہیں کھاتی
وہی ہے نا آپ بہت تھوڑا سا کھاؤ بہت کھاؤ پروٹین آپ لو پروٹین آپ کو بہت ضروری لینا ہے آپ دیکھیں نا آپ کا حال کیا ہو گیا آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہو آپ دیکھے خود کی طرح کبھی اپنے آپ کو آنے میں دیکھے ہاں پتلا ہونا بھی اچھی بات ہے مگر اتنا پتلا ہونا کہ نہیں کہ آپ دو منٹ کی کام کی وجہ سے آپ کا بی پی لو ہو جائے یا آپ چکر گھر کر گر جائے وہ تو
بالکل ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے میں آپ کی بات سے سہمت ہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں کھانا کھا سکوں مجھے
یاب کرے آپ کو ایک آتم نربھر ایک آزادانہ خیال آورت جو ہوتی ہے ویسی اب تو ہے ہی ماشاء اللہ آپ کو کسی پر یہ آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے آپ خود کمائے وہ آپ کی وہ میری سب سے بڑی دعا ہے آپ کے لیے اور پھر آپ وہ پیسے لا کر مجھے بھی دے دے مذاق تھا بض یہ ایک مذاق تھا کیونکہ ایک آورت جب خود کمانے لگتا ہے نا تو وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی
بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہ بالکل بالکل آپ ذرا اپنے گلے کی آواز ذرا تھوڑی دھی میں کریں گے نا میں پاس ہی بیٹھی ہوں نا
ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں آپ دروازہ بند کر میں نے اب آپ کو اوپر ایک آپ کی یہاں نا ہماری وہ نوازیاں ہماری وہ چھوٹی چوٹی بچی آئی ہے تو وہ ان کو بولیے آپ دروازہ بند کیجیے وہ شوع شاید مجھے لگتا ہے ہال میں چڑیں گی آپ کے وہ توط ہیں نا ان طوطوں کو دیکھنے
کوئی بات نہیں میں انہیں روکوں گی بالکل بالکل بالکل کوئی بات نہیں آپ کیا کر سکتے ہیں بچے ہی ہوتے نا ہاں بالکل دن میں اتنی زور کی دن میں اتنی زور کی ہوا چل رہی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں ایسا لگ رہا تھا جس طوفان آنے والا ایسے فلموں میں نہیں دکھاتے ہیں کہ فلموں میں نہیں دکھاتے کہ ہوا میں ہوا جب تیز چلتی ہے تو ہو ہو کی آواز ویسی ہو والی آواز آ رہی تھی بالکل بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ موسم کا کچھ پتا نہیں چلتا ابھی ادھر ابھی ادھر ابھی ادھر اب ادھر ابھی دھوپ ابھی بارش ابھی دھوپ ابھی بارش ابھی اولے گر رہاے ابھی کچھ ہو رہا ہے ابھی ایسی ہوا بالکل بالکل یہ ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے اگر ہم نے زیادہ بالکل اگر ہم نے خیال رکھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ لیکن ہم بالکل ہم اپنے معاشرے کا اپنے اپنی اس ہاں بالکل بالکل بالکل ہم ان کا خیال نہیں رکھتے صحیح فرما رہے بالکل بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں بس جی جی جی جی بالکل بالکل میں بھی سہمت ہوں انسان کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اس پہ اور ذرا سوچ سمجھ کہ کرنا چاہیے سب کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے
آپ مجھے بتائے بجلی آئی ہمیں آج بجلی پوری کٹی تھی تھی نا صبحسے
نہیں ہمیں تو بجلی تھی صبح سے
شاید ہمیں نا اسی پول پہ چڑھنا پڑے گا مجھے بلانا پڑے گا بجلی والے کو نظر دتے تو بجلی والوں کو بھی ریٹ تو بڑھا ہے پر بجلی بھی تو تو رکھ رہے ہے بجلی کے وولٹیج کے معیار میں بھی بہت فرق آ گیا ہے بجلی کی جو وولٹیج آتی ہے وہ بھی بالکل برابر دو سو دوو
بالکل ہاں ہاں آتی تو ہے اچھی بجلی لیکن آج تو بالکل بھی بجلی نہیں گئی بالکل بھی بجلی نہیں گئی صرف دوپہر میں گئی تھی نا پھر صرف دوپہر میں بجلی گئی تھی پھر لیکن واپ
شاید نا میں میں اس کمرے میں میں نے ایک لائٹ بھی آن نہیں کی تھی اس دن بھر اچھی دھوپ تھی لیکن ابھی آ دیکھ
جی جی پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا ہاں بالکل ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیں ہوتی اور آپ باکی چلی
بالکل میں وہی سمجھ رہا ہوں تو ایک
کہ یہاں بھی بجلی آ جائے گی آپ کا گھر بھی روشن ہو جائے گا
کیسے پانی جو ہمارے گھر آ رہا ہے نا بالکل نا صاف ہے یہ کیجیے گا یہ پانی جو آپ پیتے ہیں اس کو پہلے ابالا کیجیے گا بہت ضروری ہے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں آج کل اس کا خیال رکھھیے گا تبلا ہوا پانی ہی پیجیے گا ٹھیک ہے یہ
جی جی میں کوشش کرتی ہوں میں ابلا ہوا پانی ہی پیتی ہوں نا مطلب میں باقی پانی بالکل بالکل بالکل کول ہاں ہاں یہ تو ہے یہ بات تو ہے
کہہ رہی
جی میں سمجھتی ہوں کوشش تو کر کہ کہ ابلا ہوا پانی ہی پیے کیوںکہ کیا کہتے ہیں جو ہے آج کل کا پانی صاف پانی نہیں آ رہا تو ہمیں اچھا پانی پینا چاہیے جس سے صحت بھی ٹھیک رہے پانی چھوڑے ہم کچھ بھی صاف نہیں پیتے وہ چاہے دودھ ہو سک سبزی ہو بال ہو سب میں ہر ایک چیز میں ملا
ملاوٹ دوائیاں کیمیکلس اور اب دیکھیے کتنی بیماریاں ہم انسانوں میں آ گئی ہے
چیز خالص کھاتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپ چیھ رہے آپ ذرا آرام سے بات کر سکتے ہیں
ہاں میں میرے موبائل تھوڑا دور رکھ
نہیں زیادہ دور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ ذرا آرام سے بات کریں
ہاں ہاں کوئی بات نہیں
وہی بالکل اور بتائیے آپ آج آپ نے کیا سالن پکایا ہے گھر میں کیا سبزی بنی ہے
نیاز آلو گوشت پکایا ہے بالکل کیا بتا ہوں میں اتنا ل پلیز اتنا رس
تو ہمیں چکھائیے گا اگر اتنا ہی لذیذ ہے تو
کیا آپ کو چاہیے ضرور ضرور میں نے وہ خود چکھا نہیں ابھی بس میری بھائی جان نے دوپہر کو نا وہی کھا لیا میں نے نا وہ کڑم کا ساگ کھایا تھا دوپہر کو
اچھا
کل کا ہی تھوڑا با ہوا تھا لیکن اس سے بولا مجھے کاڈم نہیں کر مجھے آلو کھانا ہے
ہ ہ اچھا ٹھیک چلے پھر یہ بھی اچھی بات ہے
ہ کڑم بھی بہت اچھے ہو گئے تھے
ٹھیک اور بتائیے اور
کہ کڑم کیا ساگ ہے آپ کو کڑم اور کڑم کا ساگ جو ہم ایک ساتھ پکاتے ہیں وہ تو ہم کشمیریوں کی جان ہے آچار ہم اس کا بناتے ہیں ہم اس کو گوشت کے ساتھ ڈالتے ہیں ہم اس کو پیاز ڈالتے ہیں یا کبھی اکیلے صاف ا مطلب صرف کڑم اور کڑم کا ساگ پکاتی ہے تو کشمیری پنڈت اسٹائل کھانے کی جان ہے کڑم کا ساگ
آپ تو کیا کہتے ہیں بڑی ڈفرنٹ بڑے بڑے مختلف چیزیں ہیں نا آپ کھانے کے بڑے شوق
ارے میں نے تو پرسوں بھی بھی لائی تھی وہ اتنی زبردست ہو گئی تھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی نہیں ڈالا ہے بس وہ تھوڑی سی ہلکی کے تیل میں سے بنی ہے بنی ہے بنی ہے بنی ہے ہاں میں بول سکتا ہوں کہ وہ پوری وہ گڑکریی نہیں ہوئی تھی پر وہ اتنی زبر بردست ہوئی تھی کہ کیا ہی بولو ہم نے تو پچھلے ہفتے موموز کی سبزی بھی موموز بھی بنائے سی مموز کی سبزی نہیں ہوتی
چ
ہم نے شاید آپ کو ہم نے آپ کو بھی شاید چکھائے تھے ہاں ان کی ان کی مختلف مختلف شکلیں تھیں ب ان کی کے اندر جو خلوص اور پیار سے وہ بنائے گئے تھے اس کی وجہ سے ان کا ذائقہ جو ہے وہ
جی جی بالکل چلیے میں ذرا نا ابھی م مصروف ہوں تو میں آپ سے بات کرتی ہوں ٹھیک ہے مجھے ذرا کوئی بلا رہا ہے
اوکے چلے کوئی بات نہیں اللہ حافظ جی